جی اگلا ہاں جی بولو
اچھا آپ کیا کیا کرنا ہے پھر ا اس کے بعد
اس کے بعد ہم پوچھیں گے اس سے کیا ہم نے کیے اتنے یہ ٹاسکز اب کیا کرنا ہے اس کے بعد دیکھتے ہیں وہ کیا بولے گی
ابھی تو فی الحال تھک بھی گئے ابھی اتنا کافی ہے
اب کیا کریں
اس کو آئی تھی پھر پچھلی پیمنٹ
ہاں اس کو آئی تھی چودہ ہزار
جھوٹ
ہاں
اس سے پہلے
اس سے پہلے آٹھ
ہاںاں
ہاں
بس مجھے دس بیس ہزار آ جا ہے ہمارے لیے کافی ہے
ہاں دس بیس آ جائے میں فون لیا تھا کچھ نیا
کیوں آپ کے پاس تو ہے
نہیں نہیں مجھے لے لانا ہے
کیوں
اب جو آپ لاؤ
میں تھوڑی لاؤں گی میرے پاس جو ہے
تو یہ تو نیا ہی ہے نا
تو
ابھی تو کچھ ہی ٹائم ہوا ہے اس کو
مگر مجھے اس کو اگلے مہینے تک ہی ہے نا گارنٹی میں سوچ رہی ہوں میں یہ بھی بی جعہ لاؤں گی اور ففٹین
اچھا سکسٹین پرو میکس لاو پھر
ارے نہیں اتنا نہیں ففٹین تک میں پھرراؤں گی
ففٹین پرو میکس لاو
ہاں مگر اس کے لیے مجھے پیسے کمانے ہیں
پیسے کمانے کے لیے محنت جو کر رہی
ہاں مگر اس کو بھی محنت ہے فیضان
ہےنا
ہاں اس کو کتنے ٹائم میں اس نے بیس ہزار کمائے تھے
مجھے لگتا ہے ایک مہینہ ہو گیا اس کا ایک مہینہ نہیں ہے پندرہ
سولہ دن کرو چپ
ارے پندرہ دن تب ہوئے تھے اس کو چلاتے ہوئے جب ہم نے جب اس کہ ہمیں بولا تھا یہ
ہوں
اس کے بعد مجھے تب سے آج تک تو پندرہ دن ہوئے ہمیں ٹاسک نہیں آ رہے تھے
ہاں
آپ ٹاسکزائیں تو آپ ہو گئے نا دھنے
اب آپ کو آپ کو پتہ ہے اس کو
کیا
اس وقت فون کالز تیز آتی ہے
ہاں وہ دیکھیں گے نا کو کوئی لکھتا ہے نا فری ہے میں بولوں گا آ جاؤ میں کروں گا کال کیونکہ اس سے فائدہ آئے گا نا
اچھا وہاں کا نہیں اٹھاؤ گے
نہیں وہاں کا نہیں
ہ
اور کیا کریں گے
پھر کیا آپ ان کو بولو گے
یہ انناپ شناپ حال چال وہاں کا موسم وہاں کے لوگوں کے بارے میں جہاں سے وہ
اب آپنا کر ر کےے پھر سے کال مطلب ان کے
فی الحال آج تو ہو گئی کمپلیٹ اگر دیکھیں گے شام کو موڑ آیا تو اور کریں گے کام ایسے شام کو درس گاہ جانا ہے تو شام کو ٹائم نہیں آئے گا اگر پھر لیٹ آیا ٹائم تو کریں گے
اچھا
آپ کی فرینڈ اس کو پوچھنا تھا نا اب کیا کرنا ہے
تیون سی فرینڈ
ہاں
کون سی سہیلی
جس کی وجہ سے آپ کو اس پہ اسے بھروسہ ہوا اس پلیٹ پ
ہادف کو
میں نہیں جانتا اس کا نام
مجھے یہ اس کو بولنا ہے
کھ رہ میں بنؤ ملب اس کو بولو کہ اب کیا کرنا پڑتا ہے اس کے آگے اب تھوڑی نا سارا رتبا سے ہی پوچھیں گے
میں ردباتی ت س پوچو گ
اوکے بولتے ہیں اب آخری ٹاپک ہے تو سنتے جاؤ بازار بازار ہماری روزمرہ زندگی کا ہاں
اسکان کو بیکپ
ہاں
بولو بولو
بازار ہماری روزمرہ زندگی کا ایک نہایت اہم حصہ ہے یہ وہ جگ ہیں جہاں لوگوں لوگ اپنی ضروریات کی ایشا ایشائی خریدنے اور فروخت کرنے کے لیے آتے ہیں
خرید و فرق
فروخت ہوتا ہے فروخت نہیں ہوتا ہے
فرق تھوود کہ ہے
فروخت ہوتے ہیں
اچھا
واؤ بھی ہیں ریا واؤ کھائی دیا فرق تو واؤ کہاں ڈالو گی
فروخت
قدیم زمانے سے یہ بازار تجارت
زارت میں جاہوں گی ابھی کہیں گھومنے فیضان تم نے مجھے بہت بور کیا
پہے کس ن کین
کہاں جاؤ گی کو کہاں دھوپ ہو رہی ہے ہر
تو میں گاڑی میں جاؤں گی تھوڑی میں پیدل جاؤں گی
صبح میں بھی گیا تھا صبح جب آپ تب میں مجھے گاڑی میں مجھے گاڑی چلانی تھی ورنہ میں بولتا آپ کو کرو کال ہی
آپ کو کہاںاں جانت ہ
یہ اس کے لیے چیزیں ایک دو لانی تھی دکان سے مستری کے لیے
پھر مطلب ٹوکی گاڑی واڑی کہیں پہ آپ
اچھا مجھے اپنی طرف مت سمجھا کرو
او ذرا جاؤ مجھے آپہ تھوڑا سا بھی بھروسہ نہیں ہے سچ بتا رہی ہوں پھر میں ٹھوکے کہیں پہ
اچھا آپ کو کیا لگتا ہے سارے ڈرائیور آپ کی طرح ہی ہیں
پتہ نہیں پہلے آپ کو گھر والے دیتے بھی کیسے ہیں
ج میں ان خیالوں سے باہر نکلا کروں نا
کیوں
ا مطلب یہ مت سوچا کرو ہر ایک ڈرائیور مسکان کی طرح ہوتا ہے
ڈونونٹ ٹیک مائی نیم
و آئی میں لے سکتا ہوں آپ کا نام
فیضان پچھلی بار گ ق ساں یاد کرو جب وہ فیضان گر گیا میں مجھے اس لیرے وہیں سنا پایا صاحب نے
آپ اس کو گرانے پہ پھر سے تلی ہو کیونکہ آپ اس کو روز بول دی ہو
میں اس کی حفاظت کے لیے بولتی ہوں وہ کیا ہو آپ کو
نی تھی جب نہیں کی اور اوپر سے ہنس رہے ہوا ایے جیسے اس بیچار اس پر سے ایسے ہنس رہے تھے
آپ سب سے زیادہ اپنے ہساں
ارے میں نے
میں نہیں ہنستی میں کبھی نہیں اتنا ہنستی
سچ بولو نا جب میں نے آپ کی طرح دیکھا نا آپ ہنس رہی تھی آئے کسم سے یار مجھے اتنی ہنسی آئی پھر
سب سے زیادہ آ اپنے ہساں
میں نے زیادہ ہس لیکن میں نے پہلے ہنسا نہیں میں نے اس کو اٹھایا تھا تھا جو ہی میں نے آپ دونوں کی طرح دیکھا نا جو آپ ہنس رہے تھے ارے پہلے آپ لوگوں نے ہنسا
اتنا نہیں ہنسنا ہوتا ہے اگر میں ہوتی مجھے مجھے بھی
مجھے مجھے نہیں آتی تب ہنسی کسم سے نہیں آتی ہنسی
پغ فغان پ اپ نے سا مجھ ب ن ہستے وؤ مطلب کیسے باتیں کیسے کرتے ہو آپ
ارے سچ میں نہیں یاد نا لیکن اگر آپ پھر خود ہنس دیتی ت ن تحسی
تو پہلے کیوں نہیں آتی ہوں
سچی میں نہیں یاد
اوکے بولنے میں کچھ بھی آتا ہے
لیکن اگر آپ خود ہنس دیتی پھر میں بہت ہنس دیتا
ہوں
ویسے نا ہوتا ہے اگر میں ہسوں د گ پہل یہی آپ کے معاملے میں تو وہ آپ کا وہ الگ س والا فیل ہو جاتا وہ وہاں تو فیضاندہ
تم مجھے کیوں الگ سے فیل ہو جاتا
فیل مطلب وہ نہیں کہ ایک بھیڑ میں کوئی گر جاتا ہے پھر اگر
جاتا ہے پھر اگر
اپنی تو وہ تھوڑا الگ سا لگتا ہے تو جب آپ لوگوں نے پرسوں اسٹارٹ ہی کیا یہ فیضان بھی خود حنس رہا تھا تو فیضان بھی خود حنس رہا تھا
س کیا ہوت
میں کیا کرتا میں کیا کر دیتا پھر
ہوں
دونوں ٹائم پہ مجھے یہ اٹھانا پڑا اس ٹائم مل کو پکنک کے دن
تھااں
ملیا کو پکنک کے دینا فیضان کو وہاں
ٹائم اپپ
ٹائم آپ یہ کیسے ہوا مجھے بھی نہیں پتا ت اوکے مما نے بھی کال کی
بائے